ہیلو اللام علیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں اچھی طرح گھر پہ بس اچھی طرح شکر آپ بتائیے گے گھر پ کیا حال
جی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پ پج کیسے حالات ہے
بس دعوت چل رہی ہے یہاں پہ بہت بڑی دعوے چل رہی ہے
اچھا کیسی دعوت
جی میرے بھائی کی شادی ہو گئی ہاں جی جی
جی جن کا نام یووان ہے
نہیں جی جی نہیں جی اویس اویس کی
او ایس کیی اچھا جی وہ وہ کہاں رہتا ہے
جی وہ رہتے ہیں پنویل پنویل
پنویل ارے وہ تو یہاں سے کم دور ہے مجھے بھی بولا ہوتا میں بھی آیا ہوتا
کوئی بات نہیں جی میری شادی پہ آ جے گا
جی ہاں آپ کب کر رہے ہیں شادی اب
جلدی جلدی ابھی ماں باپ شادی کا رشتہ ڈھونڈھ رہے ہیں بس یہی اگلے مہینے تک طے ہو جائے گا ڈیٹ
چ ملے گی
جی جی بارات میں ضرور آئیے گا
اچھا اچھا جی وہاں موسم ہاں جی وہاں موسم کیسا ہے آج
موسم بڑا سہانا ہے
بارشیں نہیں پڑی جی جی
جی اور بتائیے میں نے سنا ہے آپ بہت گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں
جی کبھی کبھی کھیل لیتا ہوں
اچھا گلی ڈنڈا کے بہت بڑے پلیئر میں نے سنا ہے وہ
جی ہاں موسیی تو کھیلتا ہی ہے وہ اتنا بھی باڑا نہیں ہے ایک اور ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے ایک اور وہ بہت اچھا کھیلتا ہے
ہلو
ہیلو
بسو
جی
ہ جی بتائی
جی ہاں میں بول رہا تھا موشی اچھا اتنا نہیں کھیلتا ہے اس سے اچھا ایک اور اس کا دوست کھیلتا ہے
شنالڈو
جی ہاں
ٹشنا جی جی وہ ان کے بھی ہم بہت بڑے فین ہیں ٹشناالڈو کے ہم بارے میں بہت تعریفیں سنے
ہ ہ
آ نام مرد بھی ایک پلیئر تھا نا وہ ن مار کی ن مرد
ہاں جی وہ برازیل کا ہے نا جی جی وہ کام تو میرے ساتھ ہی کرتا تھا وہ
اچھا مطلب آپ خود گیلی ڈنڈا کھیلتے ہیں
گلی ڈنڈا نہیں ہم رنگ کرنے کا کام کرتے ہیں پلستر کرتے ہیں
اچھا پلستر کرتے ہیں آپ میں بھی بولوں ہوں اچھا اچھا تو آپ نے وہ گانا ضرور سنا ہوگا وہ بنا تیرے ن ایکک پل بھی
ارے یہ تو ہماری پلے لسٹ کا سب سے اچھا گانا ہے جی
اچھا اچھا اچھا ہمارے یہاں پہ بھی بت پینٹ کا کام کرنا تھا سریش کو بولتے ہی تھے ہم مگر آیا نہیں وہ
جی میں اس کو کال کر کے بولتا ہوں وہ آج کل آپ اپنی بیوی کے گھر میں ہیں جی
اچھا اچھا اچھا م آپ سریش کو جانتے ہیں ہمارا وہ بہت سریش ان میں ساتھ پڑھتے تھے
اچھا
ہاں
مگر وہ بہت گلاٹیاں مارتا تھا کلاس دوران دو پھر بن
سریش میرے ساتھ کب سے ہے جب میں کباڈی کا کام کرتا تھا ہے نا
اچھا توب کباڈی کا کام بھی کرتے
پہلے کرتا تھا اب نہیں اب تو یہی رنگ کرتے ہیں
اب رگ کرتے ہیں ریف آپ
جی ہاں آپ آج کل کیا کر رہے ہو
ہم خود اے بہت بڑی کار میں لگے ہیں ہم یہ اس کو بولتے ہیں رستے کو صاف رکھتے ہیں آج ہم
رستہ صاف کرتے ہے
ہاں اب وہ اس کو کیا بولتے ہیں کینارڈ پلیس گئے ہیں جی کینارڈ پلیس کے سب باجو میں ہی ایک کہ گاؤ آتا ہے
ہاں
کون سا بلاسپور
بلاسپور نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں غلط غلط اس کے باج ایک اور گاؤں ہے بلاسپور کی سائڈ میں ایک اور گاؤں ہے ہ
جی پتا نہیں
اب آپ گئے ہوں گے وہاں ضرور گئے ہوں گے یاد کرنے کی کوشش بلاسپور کے سائڈ میں ہی
یاد نہیں آ رہا گئے ہوں گے کبھی رنگ کرنے
تانتری نگر
اچھا
تان جی جی جی جی تانتری نگر میں تانتری نگر میں میں چپراش
اچھا میرا پٹی کا ڈبہ وہاںاریا گیا
ہاں میں بھی بولوں یہ پٹی کٹا باکسنے ار کاا
جی ہاں میں بھیجتا ہوں راجو کو
بھیجیے گا بھیجیے گا اپنا ہی اتنا ہی بیٹا ہے وہ کوئی بات نہیں آپ کا بیٹا سریش کیا کر رہا ہے آج
جی وہ پڑھائی کر رہا ہے میں نے سوچا اپنی طرح نہیں بناؤ گا
ارے
جی ہاں جی میں نے سوچا اب خود تو ایک کرلی مزدوری لیکن بیٹے کو کریں گے جی ہاں جی مگر ایک چیز ہے نا جو یہ ایپ ہے جو یہ کاریا ایپ ہے اس پہ میں نے اپنے اپنی عمر اٹھارہ سال سے نیچے ھ رکھی ہے جی ہاں اس کو یا تو چائلڈ لیبر کا ہمیں چڑھ جائے گا یا تو ہمیں
جی نہیں نہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے جی کوئی بات نہیں یہ بہار میں تو یہ سب چلتا ہے
جی یہ بات سچ ہے
آ کبھی آ کبھی یہاں گئے آپ پھر آپ تو سوچ رہے تھے اےبا یہ ج تھالینڈ تھالینڈ گئے پھر آپ کبھی تھالینڈ
ہ جی میں کام کر رہا تھا نا کام کے ساتھ ابھی تھا اب اگر ٹائم ملا تو جائیں گے کام تو ڈھونڈنا ہے جی اگر کام مل گیا اس طرح سے کچھ پھر چے جائیں گے ہم میں کیا
اچھا یہ برجو نگر تھا نا وہ برجو نگر میں میں نے سنا تھا آپ کام کر رہے ہیں آج کل
جی ہاں وہاں وہ وہاں تو میرا کال خم ہو گیا اب میں دوسری جگہ ہوں رام نگری
ہوں
جی ہاں آج ہی صبح ہی لگا ہووں آاں پ پر وہاں ان کا تھوڑا سا ہی جی ہاں ان کو یہاں پہ پی او پی کا کام کرنا تھا اس
اللے رام نگری میں ہمارے مکھیا دوست ہیں
اچھا نام کیا بتا کتہ
نام ہے ان کا یہ برجیش
برجیش
ہاں بر جےس
جی ہاں یہاں کے لوگ بول رہے تھ برجیش بابو کے پاس جانے ہے
ہاں ان کو ہم یا ہماری سلام دیجے گا ان کو خیال رکھیں گے آپ کا
ہمارے بچے کیا لھونڈیا بازی کرتے رہتے ہیں وہ آج کل کیا بولی
آپ کچھ نہیں بولتے
اب کیا بولے آج کل کے بچوں کو بھائی جی بتائیے آج بولوں گا کل کاندی میں زہر ڈال کے مار دے گا
یہ بات تو سچ ہے
بتائیے کچھ بچے ہوتے ہیں اب ڈالا ہے ایک چھوٹے والے کو ڈال دیا میں نے یہی یہ پڑھنے کے لیے آکا جاتا
آکاش جاتا ہے ارے فیس کا انتظام کیسے کیا آپ نے
فیس کا انتظام ارے نہیں ڈالیے گا بہت خراب جگہ لگی ہم ر کوو جب سے اس کو وہاں ڈالا بس یہی یہ گھر بار کے رکھ د دیا اس نے ان چیزوں سے آن لائن چیزوں سے جی جی بجے صبح شام اگزام
ہاں وہ بات تو سچ ہے
فون پہ لگا ہوتا ہے رینک وینک کرتا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو
ارے یہ بھی تو اچھا ہے کبھی کبھی ہنسی مذاق ہو جاتا ہے
ہنسی مذاق پرسوں ائے تھے یہ ایم ایل اے صاحب ائی تھی گھر پہ مذاق پرسوں ائے تھے یہ ایم ایل اے صاحب ائی تھی گھر پہ
اچھا
کچھ عطر وطر لگا دیا ہاتھ پ ایم سابت آ وہئی وہی کچھ پان م شک نکل پان کا سگندھ نکل رہا تھا اس میں سے ٹھ کیا ہے ایم صاحب کو بہت اچھا لگا پھر نے بیس پان منگوائے
اچھا جی میرے دوست کا ہے مکان ایک ہے میرے دوست کا پان کا اگر چاہیے ہو تو بولنا میں منگا کتوں
ارے پان بنات تو بنارسی بیچتا ہے وہ
جیسا چاہیے ویسا سپاری والا چاہیے اور کچھ چاہیے
اگر یہاں سے کبھی آنا ہوا تو یہ بریلی بری جی والا پارٹ ایک
جی میں پوچھتا ہوں ان کو آج میں آج پوچھتا گان کو
جی ضرور بات کرے گان سے اس بارے میں ویسے ہے کہاں یہ دک قانون کی
ارے میں بولتا ہوں ایک منٹ سوچنے تو مجھے جو راج باغ ہے نا راج باغ
راجپورورہ رجپورا سے باز سائڈ میں جو وہ ہے یہ گلی جاتی
راج پورہ کے سائڈ میں جو یہ ہے نا سو اسٹینڈ
راج پورہ کے سائڈ میں چوم اسٹینڈ ہاں نہیں وہ تو برجیش
جی ہاں بجش برجیش تو پہلے بیٹھتا تھا وہاں آ ہی نہیں
اچھا
جی آئے سلمان ہوتا ہے وہاں
سلمان پیٹھ آ وہاں اچھا
ہاں
مجھے لگا تھا وہاں پہ تو یہ برجیش بہت اچھا دوست تھا ہمرا وہ بھی یہی کار کرتا تھا وہ دیسی ومل پان بیچتا تھا اس کا دوست تھا ایک ہاں اس کا دوست تھا دیگنیہ ایک اجے دیگن بولتی تھی اس کو ہو
وہ کیا کام کرتا ہے آج
وہ وہ بھی یہی پار نج بھی بیچتا ہے مگر بڑے لیول پہ تھوڑا
اچھا امبانیوں میں
ہاں ہاں
اچھا جو اس کی شادی پہ گیا تھا وہی
ہاں آپ نے مت دیکھا ہوگا اس کو اجے دےگن پوسٹر لگے ہیں اس کے پان کے
جی ہاں ہاں ہاں میں نے دیکھا تھا دو انگلی دکھا جو دکھا رہا ہوتا ہے جی ہاں ہاں میں سوچ رہا تھا بیمار ہے اس لیے انگلی دکھا رہا ہے
ہاں اس کا ایک دوست بھی تھا وہ میرا بھی بہت اچھا دوست ہے شوراخ خان شرم خان اپنے نام سنا ہوگا شراخ خان
ہاں جی ہاں میں میں نے سنا اس نے بھی یہی شروع کیا ہے پان کا بزنس
جی نہیں نہیں وہ سوراخ کا کام کرتا تا ہے سوراخ سرخ سرخ جو سڑک پہ ہوتی ہے آپ نے بہت جگہ ہی دیکھی ہوگی سرخی شراخ خان اس نے اپنے ہی برانڈ کا ہی نام ڈال دیا پھر
کیسا چل رہا ہے اس کا کام
بہت ایچھا چل رہا ہے جی ہاں ہاں سر پہ کہیں پہ بھی آپ کو کو سر ک کی دکھے